ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں جی ہاں اللہ کا شکر ہے بس سب خیریت سے ہیں
ب بہت بہت خوب بہت خوب
ہاں جی اور آپ سب خریست سے ہیں
ہاں جی یہاں بھی سب کھہل جتے ہیں اور بتائیے کیا فرمائیں آپ کے لیے
بس کچھ نہیں بس پریشان ہو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے
بتائیے کیا پریشانی ہے
یہی ہے بچے کہہ رہے ہیں کہ جانا ہے جانا ہے گھومنے بس یہ گرمی اتنی ہو رہی ہے اور ٹرانسپورٹ کا اتنا چکر ہے کہ بس یہ سوچ رہے ہیں جائیں کیسے
اوو تو آپ کو یہ آپ کو مطلب یہ کنفیوژن ہے کہ ہم پبل رانسپورٹ سے جائیں یا پرائیویٹ سے جائیں
جی جی جی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی گاڑی سے چلیں
دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں جو پبلک ٹرانسپورٹ پورٹ ہے وہ ذریعہ ہے عام لوگوں کے لیے
جی
تو عام لوگوں کے لیے جیسے کہ بس ہو گیا ٹرین ہو گیا میٹرو ہو گیا اس طریقے سے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کم خرچہ ہوتا ہے اس میں اور ٹریفک اور پالوشن کو کم کرنے میں تھوڑا مدد کرتا ہے
جی بالکل
لیکن اس میں ہمارا وقت تھوڑا زیادہ ضائع ہوتا کیونکہ یہ پبلک ٹرانسپ پٹ ہے یہاں یہ پبلک ایک ساتھ کئی لوگوں کو لے کے چلے گا
جی
اور دوسری طرف جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یعنی کہ اپنی گاڑی ہو گئی موٹر سائیکل ہو گئی یا اسکوٹر ہو گیا اپنا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کہ انسان اپنی مرضی کے وقت اور راستے کے مطابق سفر کر سکتے
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ج
پرائیویٹ ٹاسک اور زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور سڑکوں پر ٹریفک بھی بڑھاتا ہے
جی ان شاء اللہ مجھے تو نا یہ ٹرانسپورٹ والا ہی صحیح لگتا تا
اچھا پرسنل والا
ہاں ہاں پرائیویٹ والا اپنا یہ ہے سب ک نہیں نہیں نہیں یہ جیسے بس سے جاؤ تو ہاں اس میں جاتے ہیں تو اپنا باتیں کرتے چل جاتے ہیں چار لوگ اور مل جاتے ہیں اپنا
یہ تو آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں ویسے
ہاں جی ہاں جی پر یہ ہے نا دیکھو ٹرانسپورٹ کا یہ ہے کہ کوئی بھی اس کا یوز کر لیتا اپنا یہ کوئی غریب ہے تو بھی بس میں جائے اب زیادہ ٹرانسپورٹ کرنے بس میں الگ الگ گاڑیاں جا رہی ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی گاڑی جاتی ہیں ایک گھر میں چار گاڑی ہے تو وہ چاروں ہی لے کے جا رہے ہیں
ہاں وہی ہے نا پھر جو روڈ پہ ٹرانسپورٹ تو بڑھا اور جو رریسی کا وہ تو بڑھا ہی رہا ہے
ہاں ہاں ہاں
جو بھی پرویٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ ٹریفک تو بنا ہی رہا ہے
جی جی جی ہاں جی
مددگار تو ہوتا ہے وہ اس میں انسان کا وقت تھوڑا کم لگتا ہ
ا
وقت کم لگتا ہے انسان کو اور پیسہ بھی تھوڑا لیکن پیسہ تھوڑا زیادہ خرچ ہوتا ہے اس میں
جی جی جی یہی ہے نا پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا تو وہ بہتر لگتا ہے ویسے
ہاں وہ اب اپنی اپنی سکون کے حساب سے انسان کو کیا پسند آتا ہے
جی جی جی فائدہ بھی ہے اس میں ایک ہی بس میں جیسے کتنے اتنے لوگ چلے جاتے ہیں
ہاں ہاں ہاں بالکل اور کم پیسے لگتے ہیں اس میں
کم پیسے لگتے ہیں اور پردوشن کا بھی دیکھ لو پردوشن بھی اتنا نہیں ہے پھر وہ الگ الگ گاڑیوں میں جاتے ہیں تو اسے ٹریفک کتنا ہو جاتا ہے اور
ہاں اگر اگر صرف پبلک ٹرانسپورٹ ہی چلیں گے
ہاں جی
تو پردوشن تھوڑا کم ہو جائے گا کیونکہ جو روڈ پہ ٹریفک اور پالوشن ہے وہ پرسنل بائک وغیرہ جو ہوتی ہے ان سے زیادہ بڑتا
جی جی ہاں جی اور آپ کون سے تو آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے اس میں
میں تو دیکھو اگر اکیلا جاؤں گا
جی
تو تو میں پبلک ٹرانسپورٹ ہی پسند کرتا ہوں اور اگر میں فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں تو پھر میں پرائیویٹ سے کیونکہ فیملی کے ساتھ سکون چاہیے کیونکہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پریشان ہونے لگتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں
جی
تو ان کی سکون کے لیے مج میں پرائیویٹ ہی پسند کرتا ہوں کیونکہ بچوں کا سکون اور پھر اپنے سمے کے حساب چ ہم ہم جا سکتا ہے اور جب ہمارا وہ اس حساب سے سے میں پرائیویٹ پسند کرتا ہوں
ہاں پر یہ نا دیکھو ہاں جی
جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اس سے سول اور پیسے کی بچت ہو جاتی ہے اگر ہم اگر ہم اکیلے اگر ہم کےلے ہیں تو لیکن اگر فیملی کے ساتھ ہے تو تو پھر پھر تو میں ماشاء اللہ
پرائیویٹ جی جی جی صحیح ہے ہ ہ پر پہلے دیکھو کتنا اچھا لگتا تھا پہلے کے لوگ تھے تٹانگے میں جاتے تھے پیدل جاتے تھے وہ پہلے سے اور اب میں بہت فرق آ گیا ہے
پہلے تو ماشاء اللہ یہ سب تھا ہی نہیں
ہاں جی ہاں جی
بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھی اور لوگ شاید ل وغیرہ یوز کرتے تھے بس
جی جی بالکل ہاں جی اب تو یہ ہے کہ دیکھو ایک گھر میں چار گاڑیاں ہیں چار بھائی ہیں تو چاروں پہ الگ الگ گاڑیاں ہیں
جی بالکل
ہاں ہاں جی وہی ہے پہلے لوگ صبح نکلتے اور شام تک اپنے گھر پہنچتے ہاں اور اب یہ ہے کہ بس گھر سے نکلو دو گھنٹے میں کتنی بھی دور ہے دو گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں
صحی فرم رہے ہیں بالکلح فرما بائے
جی جی
بالکل صحیح فرما تو آپ ابھی شرب آپ جا رہے ہیں کیا پریوار کے ساتھ کہیں
اور بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو کیرین نانی کے گھر ہی جانا ہے
ا آپ کی ادھر دور بھی تو ہے نا اس لیے آپ پوچھ رہے ہیں ہیں
ہاں ہاں تو اس لیے جی
بچوں کے ساتھ تو میرے خیال سے آپ پرائیویٹ میں ہی چلے جائی پھر تھوڑا خرچہ تو ہو گیا ج تھا ہاں آپ اپنی کار سے جائیے تو بچے پریشان ہوں گے
جی جی جی
سے چلے جائیے پھر
ہاں اس میں یہ ہے تھوڑا گرمی سے بھی رحت ملے گی اوراں سمے بھی سمے کی بھی بچت ہو جائے گی ہاں خرچہ تو دیکھو آئے گا ہی اس میں
خرچہ تو آتا ہے لیکن تھوڑا سکون تو ہے اس میں
ہاں ہاں ہاں جی سکون تو ہے بس یہ اپنا آرام سے بیٹھے بیٹھے
اور سب سے بڑا فائدہ اس میں کیا ہوتا ہے آرام اور آزادی ہے انسان کسی بھی وقت سف سفر کر سکتا ہے اور اس سے پبلک ٹرانسپورٹ کے شیڈیول کا انتظار اور نہیں کرنا پڑتا
ہ بالکل سحی کہہ رہے ہو
روڈ کی وجہ سے ٹریفک وغیرہ تھوڑا پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے
ہاں جی ہاں جی جی بالکل بالکل کوک
آج کل تو کئی ملکوں میں حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہیں گے ہاں اور انشاء اللہ ایک دن ہوگا بھی پبلک رانسپورٹ بہت زیادہ مہوپورن ہو جائے گ ایک دن
بہت زیادہ جی صحیح ے ہ ہ جی پر اب دیکھو یہ میٹرو چلتی ہے میٹرو کا ایک فائدہ ہے کہ یہ جلدی پہنچا دیتی ہے
بالکل ہاں بالکل آپ سےحی کیا ہے میٹرو کا کیا ہے کہ وہ صاف صفائی رہتی اس میں اور وہ ہاں اور وہ ایک دم وقت پ اگر جو پبلک جو جتنے بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا وہ میٹرو کی رح اگر صاف محفوظ اور وقت پر ہو تو لوگ پرائیویٹ گاڑیوں کو کے بجائے اسے زیادہ توجہ دیتا ہے پھر پرائیویٹ اس کو پبلک کو لیکن باقی بسوں میں آپ دیکھ رہے ہو گندگی رہتی ہے نہ ٹائم پہ رہتی ہیں تو اس سے لوگ تھوڑا بستے ہیں
بس یہی ہے کہ اپنی گاڑی سے سے جاؤ تو جو عوام میں پھنس جاتے ہیں ڈیوٹی پہ ٹائم سے نہیں پہنچ پاتے
ہاں ہاں لیکن میٹرو کی طرح اگر ہو جائے تو سپ
ہاں اب بائی وہی میٹرو میں بھی اب اتنی وہ ہو رہی کے پیر رکھنے کے لیے بھی ج جگہ نہیں مل پاتی
لیکن وہ ٹائم سے تو ہے لیٹ نہیں ہے انسان تھوڑا سک ہاں انسان کو تھوڑا بیٹھنے اٹھنے کا سکون نہیں ہے اس میں لیکن انسان یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم میں پہنچ سکتا ہے اپنی جگہ جہاں اس کو جانا ہے
جی جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو
اس کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا انتظار کرنا نہیں پڑے گا زیادہ
ہ ہ اور آپ جا رہے ہو کہیں پ
ہم تو ابھی گئے تھے کشمیر گئے تھے تو ہم تو میں اور میری بیگم گئی تھی تو ہم تو پبلک سے ہی گئے تھے ٹرین سے بچے گئے نہیں تھے ساتھ میں تو اس لیے پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی گئے تھے ہم
ہاں تو یہ اس کے لیے د تھوڑا دور کا وہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے لیے یہی صحیح رہتا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں دور کے لیے پھر اگر جا رہے ہو تو پھر ٹرین وغیرہ ہی صحی ہے صاف صفائی تو ہاں سکون ہے اس میں کہ کس میں اپنی سیٹ ہوتی ہے اگر ہم پبلک دور ا رہے ہیں اگر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر ٹرانسپورٹ ویسا ہونا چاہیے جہاں ہمیں سکون ہو اور بیٹھنے کی اجازت ہو اور بیٹھ سکتے ہوں اچھی جگہ ہو بیٹھنے کی
بس وہی ہے جی جی جی بس یہ بچے آرام سے جائیں
بچوں کو آرام ہو بالکل چلے تو پھر بہت بہت شکریہ آپ سے گفتگو کر کے میں اچھا لگا
جی
کو جيسے اچھا لگے میرے
چلو آپ نے آپ نے بھی ہمیں یہ صلاح دی کہ ہم بھی اس سے جائیں تو یہی سوچتے ہیں کہ ہم بھی ہاں جی اپنی ہی گاڑی جائیں گے جی جی
خدا حافظ
اللہ حافظ اللہ آپ کو عمر دراز کرے